ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی آواز آ رہی ہے آپ کو آپ کو آواز آ رہی ہے
ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے
اور سب کھی
ہاں ہاں
ہاں ہمیں آ رہی ہے
ہاں ہاں بولو بولو
اور سب خھریے تھے نا
ہاں خ رہ تھ ہلو ہاں ہاں آپ سب کہہ رہے تھے
ہاں بالکل سب کھا رہیا تھا اللہ س کا شکر ہے سب خیریت ہے اور آج کل تو آپ ویسے مجھے بتا سکتے ہیں کیا آپ آن لائن اور آن لائن آف لائن شاپنگ میں کس پہ پریپیئر کرتے ہیں آپ کے اکارڈنگ کیا صحیح لگتا ہے آپ کو
آپ بھی بولو میں بولوں گا
ٹھیک ہے تو ویسے تو آن لائن شاپنگ زیادہ اچھی ہے سمے کی بچت سمے کو اگر دھیان میں دیکھ ہیں ہم تو ہمیں آن لائن شاپنگ بھی اچھی ہے ہے نا آن لائن ہم ایک ساتھ ایک ساتھ کئی ساری چیزیں ہم شاپنگ کر سکتے ہیں
ہاں ہاں ہاں اور کھانے کے لیے اور کھانے کے لیے بھی آڈر کر سکتے کچھ اگر کہیں پر مطلب اگر کہیں پر مطلب ٹائم نہیں ملے آڈر کر سکتے ہیں دو منٹ میں ملتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہم آن لائن مطلب لباس وغیرہ بھی اچھے کر سکتے ہیں جیلری وغیرہ ہو گیا ہمارے الیکٹرانک ساری چیزیں ہو گی اس میں ہمیں آپشن بہت ساری مل جاتی ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں اور ہمیں وہ چیز نہیں مل پاتی ہے اور صحی ریٹ میں نہیں مل پاتی ہے لیکن آن لائن وہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہو جاتی ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ٹائم بھی ظاہر ہوتا اور ہمیں نہیں مل پاتی ہے وہ چیزیں جب ہمارے پاس اگر ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں کام جیادہ ہے تو ہمیں آن لائن ہی سوچتے دیکھنا چاہیے ا اور ویسے ہمیں اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور اپنے اپنے نقصان بھی ہیں ہے نا کہیں مارکیٹ بھی دیکھ چاہیے کیونکہ کب کبھی کیا ہوتا ہے آن لائن و چیزیں مہنگی ملتی ہے اور آف لائن وہ چیزیں سستی ملتی ہیں ہے نا اور چار جگہ ہم تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیتے ہیں ہے نا چار مارکیٹ دیکھ لیتے چار دکان دیکھ مول بھاؤ کر لیتے تو انسان کم کر لیتے لیکن آن لائن میں تو ہم بارگنگ نہیں کر سکتے ہیں
ہاں ہاں صحیح بات ہے
ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا تھوڑا سا ہم مانتے ہیں تھوڑا سا سم ظر ہوتا ہے لیکن اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں جانکاری بھی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کیا ریٹ پ چل رہا ہے کیا ٹرینڈنگ ہے
ہاں صحیح بات ہے
ہوں
اور اگر اور اگر آن لائن میں جو چیز بلے آرڈر کی ہوگی وہ چیز غلط ہوگی پھر مطلب جب مطلب مارکیٹ جاتے ہیں وہ چیز مطلب ادھر دیک دیکھتے ہیں پھر لیتے ہیں پھر ادھر پھر مطلب آسان ہوتا ہے لینے میں
بالکل صحی فرمایا آپ نے جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہم نے کوئی چیز آن لائن جلدی میں آرڈر تو کر دی اب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تو وہ کپڑا کیسا آنا ہم مارکیٹ میں دیکھتے تو ہمیں پتتا ہوتا ہے کہ اس کا اس کی کوالٹی کیا ہے
ہاں ہاںح بات ہے
ہوں ہ پھر وہ ہمیں ریٹرن کرنا ہوتا
ہاں ہاں صحی بات
ہوں ہ تو ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سمے کی کبھی کبھی بچت بھی ہوتی ہے اور سمے ہمارا کبھی کبھی آن لائن چیزوں میں ویسٹ بھی ہوتا ہے ہے نا حالانکہ ہمیں مارکیٹ دوران پہ ہمیں جیسے کبھی ہمیں مان لیجیے شاپنگ کرنے جانا ہے یا کچھ بھی خریدنے جانا ہے اس سے پہلے ہم ایک بار گوگل پہ آن لائن چیزیں سرچ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں آدمی ٹرینڈنگ کیا کپڑا چل رہا ہے نا اگر وہ چیز ہمارے لسٹ تیار رہے گی ہمیں کبھی بھی اگر ہمیں ایک اچھے طریقے سے شاپنگ کرنی چاہیے تو ہمیں ایک لسٹ کے اکارڈنگ شاپنگ کرنی چاہیے پہلے ہمیں اس کے بارے میں سرچ کر لینا چاہیے جیسے گھر بیٹھے ہم سرچ کر لیتے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں لینی ہے اس اس پرکار سے لینی ہے یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ہم اس کی اگر لسٹ بنا لیں گے تو ہمیں جس دکاندار کے پاس ہم جائیں گے بات کرنے یا لینے سامان تو وہ اس سے ہم بتائ گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے پراپر چیز ہے وہ اگر دکاندار ہم سے میڈم آپ کو کیا چاہیے سر آپ کو کیا چاہیے ہم ان کو بتا پائیں گے کہ ہمیں یہ پراپر یہ سامان چاہیے یہ پاکستانی سوٹ چاہیے یا جڑکوں کے لبااز آتے ہیں کرتا پینٹ آتا ہے بہت ساری ایسی جیلریز وغیرہ آتی ہیں نہ تو ہمارے پاس آپشن رہتا تو ت کو ہم بتا سکتے ہیں تو نہ ہی ان کا سمج ظاہر ہوتا ہے نہ ہی ہمارا سمج ظاہر ہوتا ہے نا چیزیں ایک بھی چ ٹاپ پر ہمیں چیزیں دکھاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے ہاں چیزیں یہ ہے ایک بار میں فائنل کی لےج ہمارے سمے کی بھی بچت ہوتی ہے اس سے اور س میں ایک ساتھ چار کام کر سکتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کام ہوتا ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں
ہاں صحی فرمایا
جی ویسے ہونا ایسا ہی چاہیے کہ ہمیں بس سرچ کر لینا چاہیے
ہاں ہاں صحیح سحی اور پ اور پہلے دیکھنا چاہیے
ہوں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمیں دیکھنا بھی چاہیے ایک اپنے اپنے جن کے ساتھ ہم اپنے پریوار میں کسی کے ساتھ جاتے ہے اس سے گفتگو کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا لینا ہے کس طریقے سے ل رہا کیونکہ ہم سے زیادہ ان کو نالج ہے دیکے آپ آج ہم اور آپ آج کی جنریشن لیکن ہمارے امی ابو جو ہے ہمارے کالا پھھے چچے لوگ یہ سارے ہمارے پرانی جنریشن ہے اور انہوں نے انہوں نے ہمیشہ آف لائن شاپنگ ہی کی ہے تو وہ جتنی جلدی ہے نا جج وہ انہیں لگتا ہے کہ آن لائن شاپنگ کرنا صح نہیں ہے لیکن ان کا بھی ایک نظریہ صحی ہے کیونکہ ہر چیزیں آن لائن کے اوپر ہمیں ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں ہے نا کون کون ایکسپیرنس ہے مارکیٹ کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑے کیسے لینا ہے ان کو زیادہ جانکاری ہوتی ہے کہ یہ چیز لباس ایسا لیں گے اس لباس کے لیے یہ کپڑا صحیح رہے گا
صحی بات ہے
اس سے زیادہ صحیح رہتا ہے کہ ہاں ہمیں بڑوں کا بھی رہتا ہے کہ ہاں اپنے ہم زیادہ جانکاری ان کو ہوتی اس لیے ہمیں ان سے جانا بھی چاہیے
ہاں صحیح بات ہے
ہوں ویسے بھی اکیلے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کسی کے سات رہیں گے نا تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم اکیلے کا بھی شاپنگ کرنے جاتے خریداری کرنے جاتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اکیے میں کنفیوز رہتے ہیں لے کے نہ لے پتا نہیں اچھا لگے گاان نہیں لگےا دکاندار کو تو یہ ہے کہ اپنا سامان بیچنا ہے
ہاںاں اس کو تو
جوو ہمارے لوگ جاتے ہیں ہمارے امی ابو یا بھائی جان لوگ کوئی بھی جات یا بہنے جاتی ہیں تو وہ ہمیں بتا پاتی کہ نہیں یہ تمہارے اوپر زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ کلر تمہارےوپ کم جچ رہا ہے یہ لباس تمہارے اوپر اچھا لگ رہا ہے کہ یہ لباس نہیں اچھا لگ رہا ہے جو بھی چیزیں ہوتے ہیں ایک بار وہ بتا پاتی ہے تو اس سے بھی ہمارا ایک کنفیوژن دور ہوتا ہے اور اس سے بھی ہمارے ٹائم کی بچت ہوتی ہے
ہاں صحیح بات ہے
ہ اس طریقے سے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں
ہاں آپ سے ہی بھر پ
جی ایسا ہوتا ہی رہتا ہے مارکیٹ میں اور مارکیٹ کا تو کچھ بھی نہیں ہے مارکیٹ میں تو کبھی کوئی چیز مہنگی مل رہی ہے کبھی کوئی چیز سستی مل رہی ہے ہے نا تو یہ رہتا کہ ہمیں دیکھ کے ہی لینا چاہیے ہمارے لیے آن لائن بھی چیزیں س س ہیں اور آف لائن بھی سستی ہیں بٹ یہ ہے کہ ہمارا دیکھنے کا ٹائم کیسا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے مارکیٹ میں ویلو کیا چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے آن لائن کیا ویلو چل رہی ہے کبھی کبھی کیا چیز ہوتی ہے ہم مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں وہ چیز ہمیں سستی نہیں ملتی ہے اور وہی چیزیں ہمیں آن لائن سستے مل جاتی ہے
ہاں ہاں صحی بات ہے
ہے نا تو اس کے فائدے بھی ہیں اور ہمیں نقصان بھی ہے ایک طر سےی
ہاں ہاں
ہے کہ نہیں
ہاں صحیح بات ہے
جی اور آپ کو کیا اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے
مجھے لگتا ہے اس بارے میںھائی مطلب آن لائن بھی بہت مطلب آن لائن میں مطلب جو آن لائن آڈر ہوتا ہے نا اس میں بھی مطلب بہت س ساری چیزیں اچھی ملتی ہے اور بہت سی وہ چیزیں مطلب جو مطلب مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے آن لائن وہی ہوتی ہے
جی انشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں وہ چیزیں کبھی کبھی نہیں ہے کیونک آج ریٹ میں بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں نہیں اویلیبل ہوگا اب
جب جب مطلب مارکیٹ میں جے وہ چیز مطلب ب مطلب نہیں ملتی پھر جب مطلب آ آن لائن دیکھتے ہیں آن لائن میں ملتی ہے پھر ادھر ہی پر
جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کبھی چیزیں صحیح ہیں کبھی کبھی چیزیں صحی اور ہمیں بڑے ہمیں جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بھروسہ نہیں کرتے ہیں آن لائن ہم کو صحیح سمجھ میں نہیں اتا کیونکہ انہوں نے پراپر چیزیں کیا ہے پہلے سے ہی انہوں نے ہمیشہ آف لائن چیزیں خریدا ہے بیچ ہے نا جو بھی چیزیں کی آن لائن کریے اور ہم نے ہمیشہ آف ن کیا ہم لوگ ہم نے آن لائن ہر کام آج کل ہم لوگ گھر بیٹھے آن لائن کسی کو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہے نا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمے کی بچت ہوتی ہے پہلے لیکن ابھی بھی امی ابو لوگ اس بات پہ نہیں کرتے کہ تم آن لائن پیمنٹ کرو کیونکہ انہیں ان کے اندر ایک ڈر رہتا ہے کیونکہ آج آج کل اتنے فراڈ بھی ہوتے ہیں آن لائن پیمنٹ وغیرہ میں
ہاں ہاں صحیح
ایک او ٹی پی ہمارا بہت سارا نقصان بھی ہو جاتا ہے بہت سارے پیسے پورا کا پورے ہیں کہ ہمیں
ہ
کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کچھ ہم غلط کسی کو غلط انسام او ٹی پی نہیں دینا
ہاںاں صحی بات
ہ اور ہمیں ہے نا
ہاں
بات کرتے تھے تو ہمیں چٹھیاں دینی پڑتی ہیلو
ہاں ہاں بولو بولو ہاں ہلو ہلو
جی ہمیں پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ پہلے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ہم کال کر کرنے کے لیے ہوتا نہیں تھا اور ہم لوگوں کو چٹھیاں بھیجا کرتے آج تو ویڈیو کال میں ہر چیز بات ہو سکتی ہے
اس اس ان دنوں مطلب بہت ٹائم لگتا تھا اس ہلو
جی صحیح فرمایا آپ نے جی جی صحیح فرمایا آپ نے اس ش پہ ایسا وہ ہوتا تھا لیکن آج ہم ایسا ہیلو
ہاں ہاں ہلو ہلو
جی اس سمے تو ایسا ہوتا نا اب ویڈیو کال بھی بات ہوتی ہے تو سگتا ہم ایک دوسرے سے روبرو ہو پ سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہے نا تو پہلے ایسا نہیں تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمیں بہت ساری اس چیز کی جانکاری بھی ہے
صحیح بات ہے
جی ہوں ہوں ویسے آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا پھر سے بات ہوگی جی دیکھتے ہیں اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ